السلام علیکم و ععلیکم السلام و ععلیکم السلام الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا ہاں آپ سنہ شکر آپ سب
شکر اللہ کا اللہ کا شکر گرمی بہت ہے گرمی بہت ہاں گٹن ہو رہی ہے گٹن کیا بات بتا بس کچھ نہیں کھانا پکایا تو اب بیٹھی
اچھے بچے کہاں ہے
بچے پڑھنے گئے ہے ٹیوشن گئی آج بنائی آلو مٹر پیاز
اچھاچ اچھال ہم نے بھی کچھ نہیں پکایا میں بھی شام کو سوچ رہی ہوں آلو ف چپس بنائیں گے اور
اچھا ہے مجھے بھی وہ بہت اچھا لگتا اتا ہے وہ آلو چپس تیکھی تیکھی آہا ہا ہاں اچھے لگتے ہیں مجھے وہ بچوں کو بھی وہ اچھے لگتے ہیں
لگتے ہیں ہاں گرمی بہت زیادہ ہے آج اور سنائی گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا صحب ٹھیک ہے آپ سناؤ ہم کل گئے تھے سون مرگ گئے تھے ہم واہ واہ واہ و کیا مزہ تھا وہاں پہ کون سی ٹھنڈی آ ہ ہ ہ دھوپ بھی تھی بہت تیز دھوپ تیز لیکن ہوا بھی چل رہی ہے تو اچھا وہیں پہ ہو ہے ہاں بالکل بالکل بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ ان گرمیوں میں وہیں پہ ہوٹل یا ٹینٹ بھی لگانا وہیں پہ بیٹھنا چاہیے
رش تھا
اتنی بھی بھیڑ نہیں تھی تھی مینس اتنا زیادہ بھی نہیں آرام سے تھے اور بچوں نے بہت انجوائے کیا جھو لے پہ وہ پہ ہم اس پہ نا اس کولمبس پتا ہے نا وہ تھا مزہ کیا آیا وہ ہاں ہ ہ میں نے اس کو دیکھا وہاں پہ اشفاق سر ہے نا وہ ہاں اس اس کی اس کی بیوی بچے ہو اس کا کوئی پتا نہیں کوئی دوست ہو اس کی فیملی تھی تھی لیکن ان کو وہیں رات کو وہ بیٹھنا تھا کو ٹینٹ وینٹ تھا سور تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے لگا کہ میں نے مجھے ہی لگا یہ آپ ہو کہ نہیں فر کی اچھے سے بات بات پھر صاحب جی کے ساتھ بھی وہ یہ میری چھوٹی بہن ہے سب سے چھوٹی بہن ہے میری آپ میرے جی جو ہو نہیں چلو آ جاؤ کھانا کھاؤ بہت اچھے سے بہت اچھے سے کیا پھر وہ شاید وہاں سے گئے یہ نا جہاں پہ ان کا یہ ہوگا سامان وامان لانے گئی ہوگی پہلے وہاں پہ وہ شاید اسی ٹائم پہنچے کیونکہ انہوں نے ابھی خالی ٹائم دیا تھا وہاں پہ سامان ابھی گاڑی میں ہی تھا پھر وہ لایا پھر اس کی بیوی کے پاس میں گئی ٹھیک ہے لیکن بیوی اس کی اتنی اچھی بھی نہیں وہ اچھا تھا نا اشفق صا وہ اچ
کتنے بچے ہیں
دو شائید وہ بہت ملا دوسرے کے بھی دوست کے بھی بچے تھے نا وہ پانچ چھ ہی تھے اب مجھے نہیں ریکاگنائز ورک کون کس کا ہے
اچھا اچھا
اور اس نے کہا کہ یہ آبا ٹھیک ہے وہ بہت کامزور ہو گیا ہے اس کا بعد شاید ابھی زندہ ہی ہے انوں اس کو آنکھوں کی چا چار سرجری اور بھی کہا کچھ کسی کی سرجری ہم بس ہاں اس سٹیج میں پھر ایسا ہی ہو تو ہے اللہ صاحب کو رحیم کرے بولا ہاں ہاں امین امین اور اس کی یہ
گئے کو
ہم یہاں سے ساڑھے سات نکلیے ساڑھے سات ہم نکلے ساڑھے دس ہم وہاں بیٹھے تھے اس وہاں پہ وہ ٹانل کی ہے نا اس سے مینز دس بارہ کلو میٹر اس کا راستہ تا کام ہوا ہے ہاں ہاں لیکن ٹنل میں بھی اچھا لگتا ہے مجھے آج یہ پہلا تجربہ تھا ٹنل کے بیچ میں سے گز تو اچھا لگا مجھے اچھا اور پھر ہم ہو تو جولوں پہ اترنے کا نام ہی نا او وہ خبیث لوگ وہاں پہ پچاس روپئے پچاس روپئے کیا بتاؤ تالا کیا تھا تھوڑا سا ہی اس میں بھی پچاس ہر کسی میں پچاس ہر میں نے سوچا اپ دن ایک ہے تو بچاروں کو کرنے دو ایش ایک دن کہاں ایک سال میں ایک دن ہے سب چارو علیلم تھوڑا ڈر گیا اس کے فیس سے لگ رہا تھا وہ کہہ رہا ہے آپ کہ نہیں میں نہیں مجھے اسی میں مزہ آیا لیکن اس کا فیس کہہ رہا تھا اس ٹائم کہ وہ ڈرا ہوا ہے الی ع مصطفی چیکے گا وہ کہہ رہا تھا مصطفی میں وہاں پہ اکیلے بیٹھوں گا جو نا اینڈ پہ ہوتا ہے وہ مینس ٹرائینگل جیسا وہ اینڈ پہ وہ کہتا تھا میں ماما میں وہاں بیٹھوں بس ماما واما نہیں آپ یہاں ہی بیٹھو میرے پاس لیکن اور چڑھے ہم اس وہ ہے نا وہ بال جو نا پانی میں ہوتی ہے
ہاں
اس کو پھر غول ہوتا ہے اس میں مجھے بہت مزہ آتا ہے ہ ہم چڈے اس کے ساتھ ہی میں وہ کہتا تھا سو روپئے ایک ٹکٹ پھر ہم نے اس کو تین سو مینس تین سو کو چار ہاں چاروں کو تین سو دیے لیکن اس میں کیا مزا آ ہوتا ہے الٹھا دس منٹ دس منٹ دس دس منٹ
دس منٹ کا سو روپیہ ہاں یہ تو بوڑا مہنگا کردی
چل اب ایک دن تھا تو میں نے سوچا آپ کہاں آئیں گے پھر سے تو کہاں سے لے جائیں گے
ہاں سے میں ڈرتی ہوں
نہیں مجھے مزہ آیا میں تیسری بار چڑھی ہوں میں پہلے چڑھی ہوں دو بار
میں ایک بار پہلگام میں چیڑی ہوں میں نے پوری پہلگام پارک جمع کی
نہیں چلا چلایا ہم نے بھی لیکن مزہ آتا ہے جب پہاڑ
نہیں میں ڈر گئی مجھے لگا میں بھی مر جاؤں گی
آج مینے پہلی بار جب میں چڑھی اس ٹائم میں ڈار گئی آج مینس تیسری بات ہیتو آج اتنا نہیں ڈا مزہ آیا
وہ وہ نا فل تھی وہ کشتی کہ ہاف تھی برنی تھی تو فل تھی
فل نہیں تھی وہاں سے دو تین سیٹیں یہاں سے دو تین سیٹیں کچھ سیٹیں نہیں
ہاں جی
ہاں ہاں ہاں
اچھا اچھا
اس کے بعد میں بولوں گی میں فون کروں گی فراز کو یہی داستہ میں سناؤں گی پکنک کی اس کو بولو ہاں لو
اچھا اچھا ٹھیک ہے
کہنا تھا مجھے یہ نہ یہ پونچے پھر ساڑے دہ سو تر پھر گئے اس پارک میں وہاں پہ آتے ہیں وہ اب ان کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے کہتے ہیں ہم ریل بنائیں گے تو ہم اس کتنے کا کہتے ہیں سو روپے کیا وہ کیا ہوتا ہے ریل میں نے جیسے مجھے پتا ہی نہیں بولرہے یہ اس کو پھر ایڈیٹنگ ویڈیٹنگ کرتے ہوں گے یہ کچھ بس بس نہیں اتنا نہیں میں ہاں بس نہیں میں پچاس دوں گی تو اس نے بولا نہیں اس نے بولا اچھا چلو ٹھیک ہے دو دونوں کا بنانا ہے بس ایک کے میں دونوں کابناؤ انونے ٹھیک ہے بولو میں کل یا شام تک وہ پھر سینڈ کروں گا اس پیسے کا دینے ہیں انہوں اسی ٹائم جب آپ کو یہ ملے گا ملز ویڈیو پھر میں نے لے کے صاحب جی کا نام بکھ دیا لیکن ابھی تک نہیں آیا پتا نہیں آپ کہہ دے گا بھی کہ نہیں اس کا وہ لیتے ہیں اور یہ ہاں یہ ٹورسٹ جو ہے نا وہ وہ کت نے ریلز اتھراتے ہیں انہیں سے وہ اچھا مینس کماتے ہوں گے وہاں پہ وہول گاؤں کے بولو کہ ہاں ایڈیٹنگ کر کے بہت تھالی بہت لوگ تھے مزہ آیا اور تھے ایک فیملی وہ بہت مینس بزرگ لوگ تھے اس میں بہت سارے بر کے نہیں کہ ایک دو تھے وہاں پہ پانچ چھ بندے ایسے تھے وہ جو بزر ت جو ہماری ماں ہے اس سے بھی بڑے تھے مینز ابا کے بھی جیسے بڑے وہ کہہ گئے تھے پھر ان کو کہہ رہے تھے چلو آپ کیا بولتے ہو ایک اس پ جوان تھا اسی نے کہا کہ چلو آپ کیا بل تھے چلو آپ لے چلے شام تک کیا ہٹ ٹھہریں گے لیکن وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ واپس گھر ہی جائیں گے مسک گو اییش کہتے نہیں آپ مل ہاف ہم آئے ہیں لہ تک آدھا سفق ہم نے طے کیا ہے تو کل جائیں گے پھر وہاں لیکن وہ نہیں مان رہے تھے ان کی عورتے بس چلو کرو ایش کرو مزے
ہاں گومو گرمیوں میں گھومنے کا مزہ ہو
ہاں وہ چھٹیاں بھی چل رہی ہیں تو
اپ کیا ہے دو تین دن چھٹیاں تو ہو گئی ختم
نہیں اگر ایسی گرمی رہی تو خود اللہ کرے کہ ایک ہفتہ وہ ہو جائے
ارے کہاں یہ اٹھارہ سے بارشیں ہیں پھر سے
اٹھارہ سے اب یہ بارشے ہونی چاہیے بیس سے اٹھارہ کو انیس کو اتنی گرمی ہونی چاہیے کہ س کی نہ ا تو مجبور ہوں گی چاہیے
نہیں اٹھارہ تک کنوں نہیں بولا ہے ڈرائی ویدر رہے گا ہواٹ این ہیڈ ویدر رہے گا اٹھارہ شام سے موسم میں تبلیغ یہ آئے کہ پھر بیس اکیس بائیس کو بارش ہی بارش
اچھا لیکن اس سال پچھلے سال سے بہت
گاں گرمی ہے وہ پچھلے سال خطرناک گرمی تھی بہت زیادہ
جہنم تھا
پچھلے سال بہت زیادہ گرمی تھی اس سال پھر بھی
اس سال اگر ہوتی ہے دو تین دن گرمی لیکن پھر بھی شام کو ہوا چلتی ہے پھر
ہاں رات کو گرمی بالکل د ہو
نہیں ہم فین ہم نے اس سال مجھے لگتا ہے رات کو چار کے پانچ بانچ چھوڑا
نہیں ہم کو ہوتا ہے مگر بالکل کم اسپیڈ پہ ایک پوائنٹ پ ہوتا ہے ایسے بھی چلتا رہتا ہے
گ یہ بے ہمیں یہ نا یہ کیا کہتے ہیں اسے یہ نا اس کو کیا بولتے ہیں پاور بل نہا پاور بل ہمیں وہ چڑھی ہے اب بہت کم بہت کم
کتنا
سمجھو کہ دو سو ابھی آج کیا ہے آج سولہ ہے اب دوو س ہو ہم چ ڈی
اچھا
ہاں
یعنی کہ پندرہ دنوں کا دو سو ہی آیا ہے
ہاں اس میں دو تین دن تھے جن کا پیمنٹ کیا تھا صاحب جی نے مین وہ ایڈوانس میں ہی تھا تھا پھر بھی مینس دس ان کا دو سو ہے نا بہت کم
کم ہاں یہی بیس روپے دن کا ہوا
ہاں
ہاں وہی ہوتا ہے میں نے میں آپ کو پہلے ہی بولا نا آپ کو آئے گا کام
چلو بیٹھو خدا کے حوالے اب میں اور فون کرتی ہوں یا آپ کرنا اس کسی اور نمبر سے بیٹھو خدا کے حوالے
خدا حافظ اینڈ کو مجھے کو